ہلو ہاں جی آواز ہے جی جی آ رہی آ رہی آ رہی اور سب خیریت ہے
ہاں اور سب صحی میں نے کہا بات کرنے سے پہلے پوچھ لوں کیوںکہ میرے یہاں پہ موسم ایسا ہی ہو رہا ہے
پرائے
کہ کال پہ آواز ہی نہیں آتی آواز ہی نہیں آتی
ہوں آج کل بارش کا سیزن زیادہ ہے نا تو تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو رہتا ہے
کئی بار آفس میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے میرے ساتھ اور اسپیشلی تب ہوتا ہے جب کچھ امپورٹینٹ کام کرنا ہوتا ہے تب ضرور آواز دقت کرتی ہے اور بتاؤ تبعت ٹھیک ہے کیسی ہے
ارے یار ایک لوگ اور پھر آگ ہے
چلو کوئی دقت نہیں ہے آپ ان سے بھی کال پہ اٹینڈ رہو میرے کو بھی
سائڈ بیے سائڈ رپلی
ہوں میں بھی آف آفس میں ہی ہوں میں بھی سمجھ سکتی ہوں ہاں
کیا راکھن
میں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا آفس میں ہے تو کام تو ہوتا ہی ہے میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے
میں کچھ بات کر رہی ہوتی ہوں اچانک سے سرا جاتے ہیں یا پھر سر کا کال آ جاتا ہے یا پھر کوئی کسٹمر جاہے اٹینڈ کرنا تو پڑتا ہی ہے
ہاں تو جو میں نے کل آپ کو بھیجا تھا کمپیوٹر والا تو اس میں مطلب کون سا باغ آ گیا تھا اس میں
اس میں نا وہ یہ ہو گا تھا کہ میں کوئی چیز سرچ
سرچ کر رہی تھی نا
تو وہ بار بار دکھا رہا تھا
ہاں سایٹ ناٹ فاونڈ دکھا رہا تھا اچھا اچھا
اور میرا نیٹ بھی برابر تھا ایسا نہیں ہے ساری چیزیں پراپر ہو رہی تھی نیٹ سے بٹ وہ دکھا رہا تھا سائڈ نٹ فاؤنٹ اس لیے پھر میں نے کلوز کر دیا میں نے کہا ہو سکتا ہے بھی کچھ نہ کچھ ایشو رہتا ہوگا میں نے کہا ایک بار آپ سے بع میں بات ہوگی تو پھر میںط
نہیں تو میرے کو بھیجنا ہے وہ جو بھی دقت ہوگا صحیح کر دوں گا ایک بار میرے میں بھی ہو گیا تھا بٹ دوست نے میرے کو بتایا تھا کیسے کیا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد صحیح ہو گیا تھا وہی میرے کو بھی پتا ہے تو اگر آپ کا جیسا بھی دقت ہو تو بتانا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے باقی دیکھ لوں گی میں ابھی تھوڑی بہت دیر میں فری ایسا بھی ہوتا ہے
ہاں ہاں جیسا ہو بتانا ہے کیا کام تھا آپ کو مان کے چلیے ہوئے لگ بھگ آئیں گے شم ٹائم بھی آسکتے ہیں دوپہر شام کو ٹم جی دور نکلیں گا
ٹھیک ہے
کوئی کام ضروری ہے ہاں چلی کال بات کر لیجیے ہیلو
ہاں جی
ہاں ا لو تھوڑا آ گئے تھے نا ہاں بتاؤ
نہیں اور کافی
اور وہاں پہ کھانا پینا ہوا کیا نہیں ابھی کہاں ابھی ہوگا تھوڑا بہت ابھی برخاشٹ ہوا تھا
اچھا اچھا
ارے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کسٹمر رہتے ہیں نا تھوڑا سا بھی صحیح سے ویس ٹائپ بات نہیں کر پاتے اس لیے تھوڑا سا ٹاپک چینج کر دیتا تھا میں اچھا کیا کام کرتے ہو ویسے آپ مطلب شو روم ہے خود کا تو اسی کو تھوڑا سا کبھی کبھار جیسے جاتا نہیں ہوں کام میں تو تھوڑا کبھی کبار بیٹھ جاتا
مطلب آپ کا خود کا بزنس ہے
ہاں کہہ سکتی ہ
اچھا کس چیز کا شو روم ہے
خود کا نہیں ہے مطلب فادر جی کا ہے تو وہی میں دیکھتا ہوں
کس چیز کا
کہ رہو خود کا نہیں ہے فادر جی کا ہے ہے
اوکے اوکے
اچھا اچھا تو مطلب آپ آپا کا بزنس ہے تو آپ کبھی کبھار چے جاتے ہو بیٹھ جاتے ہو
ہاں ہاں ہاں پاپا کا تھوڑا پراپرٹی کا کام ہے تو خالی نہیں رہتے ہیں تو ہم ہی دیکھ لیتے ابھی تو فی الحال ہاں ہاں ہاں میرا نہیں فادر جی کا ہے پپا
ہاں ہاں مطلب وہی پاپا کے بات تو آپ ہی کو سمال
کاپی کو سنبھالنا ہے ہ ہ ہ وہی ہے سنبھالنا کیا ہے پھر یہ ہو جاتا ہے نا کہنے کا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو باابا کا بزنس ہے سمجھ رہی تو مطلب خود کا کچھ نہیں رہتا ہے
وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن محنت بھی تو لگتی ہے نا اب یہ
ہے نا اب یہ نہیں ہے نا کہ پپا کا بزنس ہے تو محنت نہیں کرنی پڑے گی اب نہیں بٹ لوگ جو سمجھتے ہیں لوگ بس نہیں سمجھتے ہیں نا لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یارے پاپا کا ہے وہ گیا بھلے میں اس کو ڈبل دو گنا تین گنا پہ کر دوں بٹ کہنے کو تو یہی ہو جائے گا کہ ہاں پاپا کا ہے
دقت یہ نا لوگوں کی تھنکنگ ایسی ہے لوگوں کی سوچ ایسی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاپا کا بزنس ہے چلو مان لیا پاپا پا کا کام ہے لیکن وہ آگے تو بڑھے گا محنت کرنے سے نا اور میں محنت کروں گا تبھی تو وہ کام آگے بڑھے گا نا
اور کیاسحی بات کبھی کبار میں بھیھی ایسے پارٹ ٹائم کر لیتا ہوں ادھر ادھر سے کچھ خالی بیٹھا ہوں تو کوی کچھ کر ہی لوں لیے ش روم تو آپ کا کوئی صبح سے لے کے شام تک کا اوپن ہوتا ہوگا ہوں ہوں ہوں
صبح وہی دس گیارہ بجے سے لے کے شام کو چھ سات آٹھ بجے تک
ہاں ہاں ہاں چھ سات کیا لگ بھگ نو ساڑھے نو بج جاتا ہے
اچھا ہاں فیملی میں سب ٹھیک ہے
ہوں سب فیملی میں سب بڑھیا ہی ہے
ہوں
ابھی شادی پڑی ہے دیدی کی
اچھا آپ چھوے ہو
مطلب دی دن دس دن مطلب بووا جو ہے ہاں تو انہیں کی پڑی ہے تو اسی میں تھوڑا بہ ادھر ادھر تھوڑا بہت کبھی کبھار جانا
کوئی نہیں آرام سے اپنا شادی انجوائے کرو
ہ شادی میری تھوڑی چ
فر بھی فملی کی تو شادی ہے شاپنگ کرنا نئی نئی چیزیں خریدنا اب کزن سے ملنا تو وہی ہے نا کہ تھوڑا سا یہ ہو جاتتا
بات تو صحیح ہے آپ کی بھی
ہ تھوڑا آپ کو بھی کام سے
شام سے بریک ملتا ہوں وہ تو ہے آپ کا کیا چل رہا ہے ابھی
میرا تو ابھی کچھ نہیں ہے میں تو ابھی جاب بھی دیکھتی ہوں سیلری کا تھوڑا سا ایشو ہے میں ان کا سائڈ بائی سائڈ نیو جاب سرچ کر رہی ہوں
ہوں ہ
تو آج کل جاب میں دقت بہت ہے کام اتنا سارا کرواتے ہیں سیلری دے گ کوئی خوش نہیں
ہوں ہ صحی کہہ رہے ہیں
سب کا یہ ہے کہ کم سیلری میں زیادہ کام کرنے والا
ہوں مزدور مل جائے گا اس کو گے
ہاں اب سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے اب میں اپنے گھر پہ بھی کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں مجھے
ہوں ہوں
اور پھر باہر ہے تو تھوڑا بہت خرچہ تو ہو ہی جاتا ہے کبھی کسی دوست کا فون آ گیا کسی سے ملنے چلے گئے تو پھر ہاں پہ خرچہ ہو ہی جاتا ہے تھوڑا بہت
ہوں ہوں صحی کہہ رہے ہو ہو ہی جاتا ہے
اچھا ایک تو دقت یہ ہے کہ میں فیملی میں بڑی ہوں بھائی میرا چھوٹا ہے تو یہ بھی بات ہے تھڑی سے
اکیلی مطلب بہن ہے وہ بھائی ہیں
ہاں مطلب ایک بھائی ایک بہن میں بڑی ہوں بھائی میرا چھوٹا ہے
میرا بھی یہی س چھوٹی بہن ہے میری میں بڑا ہوں ہ
تو کبھی کبھی اس اس کا بھی تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے اس کے بھی تھوڑے بہت خرچے ہوتے ہیں اس پہ کچھ نہیں ہوتے تو وہ بھی لے لیتے س
ہاں اب تو دیکنا ہی پڑے گا چھوٹا ساائی
ہ ہ اور آپ کی بہن کون سی کلاس میں ہے اسکول میں ہے یا کالج میں ہے
ابھی تو اسکول میں مطلب اسکول کیا اب تو ختم ہی ہو گیا مطلب اب اسٹارٹ ہے کالج ابھی
اچھا مطلب
مطلبگزام وغیرہ ہو گ ہاں فرسٹ ایئر مطلب ابھی اگست سے اسٹارٹ ہو جائے گا
اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح ہے
آپ کے تو سب ہو گئے ہوں گے کمپلیٹ سب
ہاں میری تو گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ماسٹرس بھی کمپلیٹ ہو گئی
ہوں
اب دیکھ رہے ہیں گھر والے شادی کے لیے کوئی لڑکا اب وہی ہے تب تک جب تک کچھ نہیں ہوتا تو گھر پہ فری بیٹھنے سے تو بیٹھ ہے ن کہ جاب
ہاں ہاں اور کیا
اب جو پیسے میں گھر میں دیتی ہوں وہ میری ایک طریقے سے سیونگ ہو جاتی ہے گھر والے کو پیسے خرچ نہیں کرتے سیو کر لیتے ہیں
صحیح بات
میرے پاس سے تو کچھ سیونگ ہوتی ہی نہیں ہے
سیونگ اب اتنے میں کہاں سے گھر میں بھی دینا ہے ادھر بھی دیکھنا ہے خچ بھی دیکنا چاہے کہم
اسی لیے بس یہ ہے کہ گھر والوں کو جو پیسے دیتی ہوں وہ ایک طریقے کی میری سیونگ ہے باقی جو ہے وہ سارا خرچا ہو جاتا ہے
ہ ایس آئی پی وغیرہ لگا لیا کرو نا اس میں
ایسا ہے بھی کہ مجھے
مجھے نالج نہیں ہے تو اس میں کرنا کیا رہتا ارے اس میں کچھ نہیں کرنا رہتا ہے دیکھو ایک کام کرو میں تو کہوں گا سمپل بتاؤں گا کون ہاں میری چلتی ہے
میرے کو بھی بتا دو میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے لیکن ابھی تک نا مجھے کسی نے ڈیٹیل مطلب کسی نے گائڈ کرنے والا کوئی پرسن نہیں ہے میرے پاس
دیکھو ایس آئی پی میں نارملی کرنا کیا رہتا ہے جیسے یا تو تم منتھلی بیس پہ اس کو کر دو یا تو ڈیلی پرپز پہ کر دو مطلب ڈیلی مطلب کٹے یا تو پھر تمہارا منتھلی مطلب کٹے گا مہینے میں ایک بار وہ تمارے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب میری سیلری منتھلی رہی ہے مہینے میں کہ ڈیلی ٹائپ میں آ رہی ہے تو جس حساب سے آ رہی اس کو سیٹ کر جو پیسے جس حساب سے آ رہے ہیں سے ہاں اور دو چیز ہے اس کو تم مطلب اس پہ کیا کہتے ہیں فون پے ایپ ہوگا اس پہ تم گولڈ کی ایس آئی ہاں گولڈ کی ایس آئی پی بھی کر سکتے ہو ہے اور نہیں تو پھر ڈیمیٹ اکاؤنٹ بنا کے گرو وغیرہ آپ اسٹاک اس پہ بھی کر سکتے
ڈیمیٹ اکاؤنٹ تو میرے پاس کافی سارے ایک سیکنڈ رکنا ہے میرے کو نا ابھی آفس میں کام ہے میں پھر
میں پھر پانچ منٹ میں کال کروں تب آپ میرے کو بتانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اوکے ٹھیک
اوکے اوکے